ہیلو السلام علیکم وعلیکم سلام اور سب م سب خریت سے آپ بتائیے آپ کیسے ہیں بت ا اور خاندان کیسا ہے آپ خاندن بہت بڑھیا ہے جی اور کیا کر رہے تھے آپ تین
ہ بس موسم کا جو روز چینج ہوتا ہے اس کے بارے سوچ رہی تھی کہ ان سے ہم کتنے بیمار ہو رہے ہیں
بالکل ٹھیک کہا آپ نے پتا ہی نہیں لگتا ت کل دیکھو کتنی گرمی ہو رہی اور ایک دم سے بارش آنے لگ گئی
جی ابھی بالکل صحیح تھا آپ نے موسم کی یہ بدلتی ہوئی فضائیں کی وجہ سے ہی ہماری پوری باڈی خراب ہو رہی ہے دن ب دن کبھی کسی کو بچوں کو لوز موشن خود کو بھی لوز مچے ل رہا ہے کوئی کچھ کچھ ہو رہا ہے پیٹ کی سب سے زیادہ تکلیف بڑھتی جا رہی کیونکہ کھان پان میں بھی فرق آتا ہے ویدر کی وجہ سے
کہا اپنے آپ ہی بچے کیا کرتے ہیں اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی میں باہر سے آتے ہی ایک دم سے ٹھنڈا پانی پی نکال کے پی لیتے ہیں فریج کو بچوں کو ک پام مرگی سمجھا لو بچوں کو یہ سمجھ توی نہیں ہے س چج کو
نہیں سمجھتے ہے کیونکہ ویدر کا پتا نہیں چلتا نا کب کہاں کب کیا ہو جاتا ہے پر ان گرمیوں کے سیزن میں آپ باہر جاتے ہو اسی لیے جاتے ہو گھومنے کہ آپ کہیں پہاڑی جگہ میں جا کے کوئی چینج ویدر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا لگتا ہے ہمیں کہ ہم چینج ہو جاتے ہیں
وہ تو آپ نہیں بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہوتا ہے نا کہ گرمی سے سے ایک دم سے ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کسی پہاڑی علاقے نہیں جات ہیں تو وہاں کا موسم سم دیکھو وہاں کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہی ہوتی ہے اور ہمارے کو کتنا سکون ملتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اور دیکھو چاروں طرف کتنی ہریالی ہو ہے کتنا اچھا لگتا ہم لوگوں کو
جی اپی جی اپی بالکل ہریالی دیک کے ایک کہتے ہیں نا سہانا موسم اور ایک الگ سی خوشی مطلب محسوس کرنا اور اس کو لے کر یہ ایک یادیں ہوتی ہے جہاں ہم گھومنے جا رہے ہیں ایک ہمارے لیے موومنٹ بن جاتی جسے ہم یاد گھر رکھتے ہیں آپ بھی
بالکل ٹھیک کہا آپ نے آج کل دیکھو اب کل بارش ھائی تو اس کی وجہ سے موسم دیکھو کتنا سہانا ہو گیا ہے اور نہیں تو اتنی گرمی پڑ رہی تھی
جی اھی بالکل روز کمار روز اچھی بات ہے اے سی کولر چلنے بند ہی نہیں ہو رہ تھی دن ب دن ہم دو ای گرمی اتنی بڑھ گئی جس کی وجہ سے اسی بھی کام کرنے بند ہو گئے تھے اب یہ ابھی جو موسم چینج ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی راحت ملی ہے
بالکل ٹھیک کہا آپ نے دیکھو موسم سے کتنے لگے فرق پڑا جو ہمارے آس پاس جانور ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے گرمی ہوتی ہے تو جانوروں کو دیکھو پکشیوں کو دیکھو کیسے پانی کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے
جی ا جی ای بالکل سی کا آپ نے جب آپ صبح اٹھتے ہو تو ان کے لیے بھی کہتے ہے کہ پانی بھر کے رکھنا چاہیے ہمیں کیونکہ یہ بیچارے جو بول نہیں سکتے تو یہ کیسے آئیں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے ان کو بھی تھوڑی چاہیے ٹھنڈک
بالکل ٹھیک تھا آپ نے ہم تو خود ہی ہوئی ہمارے گھر کے باہر بھی ایک پڑاوا ہے پانی والا ہم بھی اس میں جب ہمیں لگتا ہے تو ہونا پنچھیوں کے لیے پانی ڈال دیتے
سیم ویسے ہی پودوں کو بھی ہم پانی دے لی کیونکہ اس گرمیوں میں بھی تو تین تین چار چار بار
بالکل ٹھیک آپ نے تبھی تو پودے ہرے بھرے ہوں گے اب بارش آتی ہے تو دیکھ آپ جیسے ہی موسم بدلتا ہے ویسے ہی دیکھو چاروں طرف کتنی ہریالی ہو بھول کے پوچھو مت اور ایسا لگتا ہے جیسے ان میں بیٹھ کے ابھی فوٹو
صحیح بات ہے صحیح کہای آپ نے بالکل جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے گرمی سے سردی سردی سے ب کچھ موسم الگ الگ چینج ہو کے آتے ہے ویسے ہی ہمارے زندگی کی پرکرتی آتمایں ہماری ہر چیز ان سے جڑی ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے ویدر میں کپڑے بھی چینج ہوتے ہیں گرمی میں پتلے کپڑے سردیوں میں موٹے کپڑے پجڑ میں ہم مکس کپڑے بھی پہن سکتے ہیں
وہ تو ہے ہی دیکھو اب موسم وہ دیکھو اب موسم کے اکارڈنگ بھی تو اسی کے انوسار ہی تو کپڑے بھی لیتے ہیں اب گرمی میں کے کپڑے کہاں پہنتے ہیں گ سر گرمی میں گرمی یہی کوٹن کے سوتی بہت اچھے لگتے ہیں دیکھو آپ ہی پہننے کے لیے بھی اور موسم کا تو دیکھو ہماری طر صحت پر بھی کتنا اثر کر صحت موسم کا تو دیکھو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ویسے بھی ہمارے کپڑوں کا وہ بھی بدل جاتا ہے
صحیح بات کہی آپ نے کیونکہ دھوپ سے اتنی دھوپ سیپ ہےتے ایک دم گھر میں آتے ہو آپ بچے بھی آتے ہیں کوئی بھی آپ باہر سے کوئی بھی آتا سب سے پہلے آپ ٹھنڈے کے لیے بولتے ہو کہ ٹھنڈا پینا ہے کچھ اور آب سب سے زیادہ نیمبو پانی یہ سب بھی یوز کیا جاتا ہوتا ہے گرمی میں اسی لیے جو موس بالکل اس سے کیا ہے کہ ہم ایک دم سے ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے کچھ ٹائم ہمیں آرام سے بیٹھ کے پھر ہی کچھ کھانا چاہیے نہیں تو ہم جلدی بیماری میں پکڑتے ہیں
بالکل ٹھیک تھا بچے تو پر آ کل کے سنتے ہی کہاں ہے کتنا مرچیز سمجھا لو ان بچوں کو ان کو تو لگتا ہے کینک ا اب ابو ان کو ان کے لیے غلط کر رہے ہیں
جی امپ ب یہ سو نہیں ہے نا اسی لیے تو یہ جلدی بیمار ہو جاتے ہے
ہم تو سمجھا سمجھا
جی جی امی ابو کی یہ بات سنے کہاں ہم اب پہلے کے زمانے میں ا اپنی امی ابو کی ایک کہ ایک بات تے تھے ہمیں اور تب تب یہ موسم میں بہت چینج ہوتا تھا پہلے چ چھ مہینے سردی چھ مہینے گرمی پڑتی تھی پر اب ویسے نہیں ہے اب ویسی ہی چینج کھانے پینے بھی ہمارے میں اسی میں فرق کہا جاتا ہے کھان پان بھی چینج ہوتا جاتا ہے اس میں
فرق تو دیکھو آپ ہی پڑتا ہی ہے موسم میں زیادہ گرمی میں کہاں تالاب نہ کھایا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے اب جسے سردیا آتی یہ تھوڑا جاڑے کا موسم ہوتا ہے تو ہمار کو بھی اچھا لگتا ہے کہ کچھ تو علاوہ پکوڑے وغیرہ پکوان بنا کہ کچھ لذیذ کھانا کھائیں
ہاں جی اب بھی بالکل پجھٹ میں بھی لوگ اسپیشل گھر میں مال پوڑے کھیر یہ چیزیں بناتے ہیں جب بھی یہ یہ موسم آتا ہے لوگ ہر کوئی اپنے گھر یہ بناتا ہے اور بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں اسے
بالکل ہاں یک اتنے لذیذ بوجن کو دیکھ کر کھانے اتنے لذیذ فضا کو دیکھ کر تو ہر کسی کے منہ میں پانی ہی آ جاتا
جی صحیح بات ہے اب بھی بالکل ٹھیک آپ نے یہ بارش کا موسم دھرتی کو ہریالی جو دیتا ہماری اس سے ہمارے من کو بھی ایک اچھی سی تازگی بھر جاتی ہے جس سے ہم اور بھی اچھا کرنے کی سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں اور ان چیزوں کو پراپت کر کے ہمیں کچھ اور بھی ان انجوائے کرنا چاہیے سب کو مل کے بیٹھ کے انجوائے کرنا چاہیے باہر گھومے پھرے کچھ کچھ ٹائم ایسا بھی اچھا لگتا ہے اب بھی
بالکل ٹھیک ہے اپنے موسم سحاو نہ ہو تو ایسا دل کرتا ہے کہ ابھی کہیں گھومنے چلے جائیں آپ اپنے شوہر کی اور بد جو کو لے کر پر کہاں آج کل کے شوہر لے کے کہاں جاتے ہیں گگ نے تم کو پت ہی ہے کافی
جی بالکل شوہر کے پاس ٹائم منی ہو ل اسی لیے وہ ٹائم نہیں دے پاتی اپنے لیے تو آپ کو ٹائم نکالو اپھی کہیں بھی جانا ہے پ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جائی یاروں کی شاید جائیے
یکا میں موسم اچھا ہو تو دیکھو دل بھی کرتا ہے گھومنے کا کتنا کہیں انسان گھوم جائے باہر اور اچھا بھی دیکھو کہ نلک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ای بالکل دل تو سب کا گھر آپ کو پتا ہے بچے تو روز تنگ کرتے پ چلو چلے چلو چلے می چلو چلے پر اس کے آپ نہیں ٹائم نکال پاتے پر جب یہ بیدر چیز جب آپ کے موسم چینج ہوتا ہے ہمارے میں تبھی ہم جا پاتتے ہیں گ گھر میں میں تو صرف گھر کے آگے سی ا کولر کے نیچے ہی بیٹھ سکتے ہو پھر آپ کا کھان پان بھی کیا کہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا باہر کا کیکہ گھر میں گ کا گانا ہے پ رکھا ہے
نہیں وہ تو آپ نے ب کلٹھی کہ دیکھو موسم کا ہر انسان سے دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے ان س چیزوں سے ہم آپ دیکھو ان انسان کے ساتھ ساتھ پشو پکشی ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں سب پر ہی دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے موسم کا ہم تو کہتے ہیں موسم سہاونا ہو تو سبھی سبھی کو بہت اچھا
ٹھیک ہے اھی بالکل ٹھیک ہے انیں کے لیے یہ پر ان کو بھی تو چاہیے خوشحالی چاہیے یہ بھی دیکھو آپ ہم بھی گھر میں اے سی وغیرہ چلاتے ہیں ان کو بھی ٹھنڈک چاہیے یہ بھی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ جات کہیں ہمیں ملے اور ہم وہاں پہ آرام کریں
فرمایا آپ نے آج کل تو موسم بھی اتنا سہونا ہو رہا ہے بہت ہی ہو رہا ہے اچھا موسم سمہرا ہے چلو آپ سے بات کری تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا کہ اچھے موسم ہے ہم بھی کہیں گھومنے
جی اآپی بالکل چھٹیاں ہیں آپ بھی انجوائے کیجیے ان چھوٹیوں کو اور بچوں کو بھی جی ہاں جی اللہ خ جی بھی خوشی بخشے بالکل جی جی ال ال
اللہ حافظظ